وہل
وعلیکم السلام میم آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر شکر آپ ٹھیک ہو سر
الحمد للہ الحمد للہ آپ ٹھیک ہے ہم سب ٹھیک
شکر اللہ کا سب ٹھیک شکر اللہ کا
فون کیا
ہاں ں ں اور اصل ہاں میری ایک رشتے دار کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا
ہائے ہائے ہائے ہائے آپ مت لگی زیادہ اس کو
ہاں اس وہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہے وہ ہو گئے پانچ آٹ چھ دن ابھی بھی اس کو فیور چلتا ہے آج رات کو فیور نئی دیکھا پیرات کو نہیں تھا مگر دن کو سوير ے سے پھر سے چڑھا ہے پ
اللہ رحم کرے
سارا زخم میں بہت سارا پس جمع ہو گیا ہے کال نکالا اس کو تٹر میں ہم نے
ہم ہائے ہائے
پانچ چھ ٹانکے واپس اٹھائے وہاں سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو
چس خدیا رحم خدایا رحم کرے اس پر شفا دی جلدی سے
س آب کو غلت فاہم کری اس لیے ٹائم نہیں ملتا
اچھا میں سوچتی تھی کہ آج آپ فون ہی نہیں کیے بہت دن ہو گئی
ہاں خشیر اور اپ
اب اس کے بس دو با اس کے بابا آئے پھر ادھر
ہاں آ آ آئی آئی ائی
کح
ہاں بپ اور اپ سنائے مایکے مایکے گئی ہے ہاں گرمی بہت زیادہ ہے
اوپر سے اس کیا بولو اس چشمے کا پاور ہی نہیں ہے فین آن کرتے ہوا ہی نہیں ہے
نہیں ہم کو ہے ہم کو جاتا ہے پندرہ پندرہ منٹ
ہم بھی جاتے ہیں دو دو گنٹے دو گنٹے جاتے
پندرہ منٹ ہم کو پندرہ پندرہ منٹ جاتا ہے پندرہ منٹ سویرے نہیں پندرہ منٹ ر کو نہیں جاتا پندرہ منٹ سویرے پندرہ منٹ دوپہر کو پندرہ منٹ شام کو
اچھا ٹھیک ٹھیک تو پندرہ منٹ تو کر سکتے ہیں مینج ہمیں تو دو گنٹہ دو گنٹے ہاں بلکل صحیح بات ہے
ن پ
ا اور سناؤ کچھ
آپ میکے کے وائکے نہیں گئی ان چھٹیوں میں
کیا بتاؤ مکے کی داستا وہاں ہماری بابھی ہے ویسے بھابی کسی کو نہ ملے
اچ
وہ بہت کمینی ٹائپ کی ہے
اچھا پھر بھی آپ نظر وظر دینے گئی گھوم ایسے ہی
ایسے ہی گئی ایک دن ہاں پچھلے ہفتے گئی تھی گئی لیکن اس دن اس کا منہ اس کا منہ کیا کہتے ہیں اس کے موڈ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے جب ہوگا اس کا اچھا موڈ تب آئے گی کہے گی یہ کھاؤ کیا ال ت چائے وغیرہ وغیرہ جب نہیں ہوگا تب بات بھی نہیں کرتی ہے کہ کسی جگہ جائیں گی اچھے سے مینز آتی بولتی نہیں ہی کھا وہ ایسے آتی ہے جیسے لگتا ہے کہ میں ہی کیوں وہاں گئی کہ پھر افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں گئی ادھر یہ کیا عجیب برتاؤ کرتی ہے لیکن پرسو ٹھیک تھی وہ کہہ رہی تھی کہ دو تین دن بیٹھو میں کہہ رہی ہوں یہ سورج کہاں سے نکلا ہے یہ کیا کہے رہی ہے لیکن میں نے بھی صاف مانا کیا میں نے بولا نہیں نہیں میں نہیں بولا کیوں کیوں او بھائی میرا بھی جگہ وہ وہ سمجھو ایک پتلا ہے جو اس کے ریموٹ اس کے اشاروں پہ چلتا ہے وہ کہتے کیوں نہیں کیوں بولو کی ہاں ہاں بلکل بولتا ہے بولتا ہے وہ مجھے کیوں وہ کیوں نہیں بیٹھو گے بس نہیں مجھے آج نہیں بیٹھنا ہے ا اس کو بھی گئی کیا کہتے ہیں اس کو کھاوند کو باہر جانا تھا دلی بس اس کو وہاں جانا ہے تو اس کو کام کے سلسلے میں جانا تھا تو اس نے کیا کہا بس نہیں تو وہ کہہ رہئی ہے مجھے بھابی تو اس میں کیا ہے تو ایک دن بیٹھو میں نے بولا نہیں مجھے اس کے کام جواب دیدو انھیں تو یہ آج کیا ہے آج ایک دن میں کپڑے سوکھ جائیں گے بس نہیں مجھے آج نہیں بیٹھا تو پھر بولو کب آوگی کب آو گی جب مجھے بھابی یہ کہہ رہی ہے مجے اتنا غصہ آیا میں نے سوچا میں اس کا چانٹوا گا لیکن کرتی کیا مجھے اپنی قابو میں رکھنا تھا میں نے بولا کہ نہیں نہیں مجھے بہت سارے ارادے ہیں اگلے ہفتے
ارے آپ جب محبت سے پیش آ رہی تھی تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ محبت سے بھی پیش آتی
محبت سے نہیں ہوں محبت نہیں وہ وہ لگ رہا تھا نا عجیب سا مجھے وہ گندی لگتی ہے کیونکہ مجھے جب کوئی گندا لگتا ہے تو لاگا پھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے پہلے میں بہت سارے چانسز دیتی ہوں اس انسان کو کہ نہیں اچھا ہے اچھا ہے نہیں لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے پھر وہ اگر کراس ہو گئی میرے سے تو تو وہ نہیں نہیں وہ نہیں لگتا ہے سنو نا آب وہ کیا کہہ رہی ہو گی بس نہیں اس کو لیکن اس بعد سے میں نے اس کو بولا کہ نہیں مجھے میری بہنیں کہہ رہی ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہمم کیا کہتے ہیں اس کو ونٹر کو کیا بولتے ہیں ہاں سردی سردی مسدیوں سے وہ کہہ رہی ہے مجھے یہاں پہلے مجھے وہاں جانے کا ارادہ ہے میں آج نہیں بیٹھوں گی کسی اور دن لیکن آج مجھے نہیں بیٹھنا ہے پھر میرے بیٹے کا بیٹا وہ وہ بی نرم تھا کچھ لیکن وہ بچوں کے ساتھ اچھا اچھے سے کھیلا تھا وہ کہہ رہا ہے نہیں کچھ ایپ آئی ہے اسی میں جاؤ مینز وہ بہت کام لیتی ہے میں نے کہا نہیں میں باہر جاؤں گی یہ آٹو پکڑوں گی وہ کام لیتی ہے تو میں اسی میں جاؤں گی پھر نکلی میں او کیا سناؤں ذرا میں حسینا نظر ایک دونگی او ہاف آپ مت گئی کہ آپ کیا کیا بولو آپ کو جانا تھا وہاں مائکے اپنی دیتی نظر
مجھ کو ٹائم بھی نہیں ملتا اور اچھا بھی نہیں لگتا کہیں جانا کہیں بھی جانا اچھا نہیں لگتا
نہیں ایک دن نکالا اپنی ماں کے لیے نکالنا
اب دیکھوں گی دو تین دن میں دیکھوں گی دو چار دن آ تھوڑا موسم بول رہے ہیں نا سردیا اے بارشیں ہوں گی تو گرمی تھوڑی کم ہونگی تب اس وقت میرا نہیں ہو سکتا گرمیوں میں میرا نہیں ہو سکتا گرمی بہت زیادہ ہے وہ کچن میں ہوتی ہے زیادہ گرمی ہے اس کو دو پھوٹتی ہے ہر طرف وہاں ہوتی ہے بہت زیادہ گارمی
ہاں اس وقت تو بہت غائب
ہم کو بجلیجیے ہم کو پندرہ پندرہ منٹ جاتی ہے
نہیں کچن میں میں جب جاتی ہوں پھر فین آن کرتی ہوں ممی یہ جو میری ساسو ماں ہے وہ کہتی رہتی ہے گرمی گرمی گرمی لیکن وہ کیا بہت ہی کیا بولوں میں آپ کو بہت کناعات کرتی ہیں وہ کہ فین نہیں چھوٹ لیکن میں جب جاتی ہوں میں سوچاؤ گ پھر مجھے بیٹر کہتا ہے کہ میں اوپر ہی بیٹھوں آرام سے فین آن کر کے تو وہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے
کر نہیں دے تی
نہیں وہ کر وہ کہتی ہے لگتی ہے وہ کر ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کرتی ہے کبھی کبھا وہ کہے گی اچھ مینز ٹھیک ہے لیکن پھر پت چلتا ہے نا کہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے شاید شاید تنگکھت میں بیٹھنا پھر میں وہاں پہ باندھی کر آتی ہوں پھر اوپر آتی ہوں تو یہاں پہ فین آن کر کے بیٹھتی ا
وہ بھی گھومنے گئی تھی آپ کے ساتھ
ہاں ہاں وہ بھی گھومنے گئی تھی ہاں وہ بھی گئی تھی گھومنے وہ اس نے تو پہلے مانا کیا بولا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں جانا ہے اس کو لگا تھا ابھی کہ ہائی اکیلے جانا ہے جاؤ آپ کون روک رہا ہے جاؤ تو اس نے کہا بیٹے نے اس کو کہا کہ نہیں ساتھ جائیں گے بولا کہ نہیں مجھے نہیں جانا ہے جاؤ تو میں نے چپ کی تو اس کے بعد ہم دوسری چائے پی لیئے تھے بارہ بجے تو اس کی بیٹی نے اس کو بولا کہ بولو آپ کیا کہہ رہی ہو کل جائیں گے تو کہا کہ بولا نہیں مجھے میں مجھے اتنی حہیکت نہیں ہے مجھے یے تو اس کہا صاحب جی نے ہم نزدیک ہی جائیں گے ایک دن ہوتا ہے سال میں تو تو ارادہ تھا وہ ہے نا کیا کہتے درگ درگ ہے یہاں سے کہیں پہ درگ نہیں پاپا نہیں کچھ جو دد پت دد پت
دو د پت
ہاں صاحب جی سوچۓ تو اوکے ٹھیک ہے کہیں لے جاؤ چاہے دودد پت ہو یا درہگ کہیں تو لے جاؤ مفلس لاچار بچار ے کو لیکے لیکن کہیں لے چاؤ تو اس کو پھر دوستوں نے کہا تھا وہ گۓ داد پت کہی اور جاؤ پھر صاحب جی نے کہا کہا وہ کہہ رہا تھا پہلگاوں میں نے کہا آپ گئی ہے پچھلے سال ہی نہیں پچھلے سال سے پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں اسلامہ باد جائیں گے مجھے شوق تھا یہ ٹنل میں دیکھوں کہ کیسی کیا ہوتی تھی تو پھر کیا پھر گئے تھے ادھر ہی
اچھا کیا پھر آپ کی ساسو ماں آ گئی اس نے انجوائے کیا پھر
ہاں پھر بھی آج مینس گئی وہ وہاں پہ فش پوائنٹ آتا ہے ایک مینس وہ تھوڑا ہی تالاب جیسا ہے اس کے ارد گرد بھی گھوما پھر وہاں سے بھی وہ بیٹھی بھی اٹھی اور کھایا پیا بھی پھر بھی اچھے سے یہ نہیں کہ میں نہیں پہلے جب جاتے تھے پہلے مینس تو پر اس کو لگتا تھا کہ مینس کیا کھائیں گے یہ یہ ہے او کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں آپ کو واش روم جاتے ہیں نا ادھر وہ کہتی ہے یہ کیوں پیسے لیتے ہیں یہ رکھیں گے یہ جیب کو یہ کتنا کاموتے ہوں گی بس یا اللہ اس کی نظر کیا ہے اتنی کم میں سوچتی ہوں کیا ہوئی میں نے اس کو کہا کہ ان بیچاروں ایسے ہی گزارا ہوتا ہے ان کو ایسے ہی اللہ نے رکھا ہے تو یہ کتنا کماتے ہوں گے اور جو یہ جھولے پہ بچے چڑھے کتنا کماتے ہوں گے بس کیا ہو گیا کو اندک سے میں کہتی مات میں اس کو بس ان کو بچارا اللہ تعالی نے ایسے ہی لکھا ہے رزق تو آپ کیا کہیں گے یہ
ان کا ایسے ہی ہے
ہاں تو لیکن اس کا بہت ہی یہ ہے کیا کیا ہو گیا ہمارا یہ ہو اچھا بیٹھو خدا کیا
اچھا بٹے خدا حافظ بولا ہ تھا میں چ کر سبمٹ ب